دیکھو
وعلیکم السلام السلام علیکم
وعلیکم السلام آپ ٹھیک ہو
جی میں ٹھیک ہوں شکر الحمد للہ آپ ٹھیک ہو
بس بڑھیا اور کیا حال چال ہے آپ کا
جی بس باقی سارے ٹھیک ہے آپ کے گھر پہ سبچ صحیح ہے
جی بس بالکل تو چلیے آج کی گفتگو شروع کرتے آج کی گفتگو ہوت آج کی گفتگو ہوگی وعدہ پورا کرنے پر تو اس میں سے میں تھوڑا سا بولوں گی الفا فاظ پھر آپ بولیں گے پھر پھر سے میں بولوں گی ایسے ہماری گفتگو جاری رہے گی
جی جی صحیح ہے صحیح ہے کری آ پ پھر شروع
تو میں شروع کرتی ہوں وعدہ پورا کرنا انسان کی بہترین اخلاقی صفتوں میں سے ایک ہے اس کا مطلب ہے کہ جو بات یا عہد ہم کسی سے کریں اسے ہر صورت میں پورا کرنے کی کوشش کرے وعدہ پورا کرنے سے لوگوں کا اعتماد مضبوط ہوتا ہے اور معاشرے میں سچائی امن اور بھائی چارہ پیدا ہوتا ہے جو شخص اپنا وعدہ نبھاتا ہے وہ لوگوں کی نظروں میں عزت اور مقبولیت حاصل کرتا ہے اسلام میں وعدہ پورا کرنے کی بہت زیادہ اہمیت بیان کی گئی ہے اللہ تعالی نے قرآن کریم میں عہد اور وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی میں اپنا وعدہ نبھایا نبھا کر امت کے لیے بہترین مثال پیش کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سچائی اور امانداری کی ساتھ کے ساتھ ہر وعدہ پورا کرتے تھے اسی وجہ سے لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے پناہ اعتماد کرتے تھے یہ میرے کچھ الفاظ تھے وعدہ پورا کرنے پر اب میں آپ سے کچھ سننا چاہوں گی ہیلو ہیلو
جی
جی یہ میرے کچھ الفا الفاظ تھے وعدہ پورا کرنے پر اب میں آپ سے کچھ سننا چاہوں گی
ضرور ضرور تو اسلام میں وعدہ پورا کرنے کہ بہ تو اسلام میں وعدہ
جی ایک سکینڈ
جی جی
جی یہ میری
جی
جی یہ الفاظ میں نے آلریڈی کہہ چکی ہوں میں
اچھا اچھا اچھا ہم نے اسلام کے بارے میں بولا بس میں تھوڑا سا نیٹ ورک کی نیٹ ورک کا پرابلم ہے تو اس میں سے کچھ باتیں میں نے سنی ہے اور کچھ نہیں سن لی ہے تو اسی وجہ سے
جی کوئی بات نہیں کوئی بات
تو ہاں تو میں بولنا چاہوں گی کہ وعدہ صرف بڑی باتوں تک محدود آپ کو آواز آ رہی ہے
جی جی آ رہی ہے
نیٹ ورک کا تھوڑا ایشو ہے بس
جی کوئی بات نہیں آپ شروع کیجیے آپ بولیے
تو وعدہ صرف بڑی باتوں تک محدود نہیں ہوتا روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم والدین دوستوں استادوں اور رشتے داروں سے چھوٹے چھوٹے وعدے کرتے ہیں وقت پر پہچانا دیا ہوا کام مکمل کرنا قرض واپس کرنا اور کسی کی مدد کا وعدہ اور کسی کی مدد کا وعدہ
نبھانا
جی جی
نبھانا
آپ کو آواز آ رہی ہے
جی جی جی ہلو ہیلو ہلو کیا آپ کو میری آواز صحیح سے آ رہی ہے
جی ہیلو
آپ کو میری آواز آ رہی ہے میں کب سے آپ کو چیخے چلا رہی
جی بیچ بھی کچھ ہو جاتا ہے اس کو ا اسے میں شاید فون میں بھی تھوڑی سی دقت آ گئی اسی چیز کی وجہ سے بٹ میں معذرت چاہتی ہوں
جی جی
تو بس اب میں اسی سے بولتی ہوں شاید اب نیٹ ورک کی جگہ پہ آ گئی ہوں میں تھوڑی سی فون میں بھی پرابلم ہے تو تو تو کہاں پوچھے تھے ہم ہاں تو وعدہ پورا کرنے تو ہم پوچھے تھے ہاں تو وعدہ صرف بڑی باتوں تک محدود نہیں ہوتا روزمرہ کی زندگی میں بھی ہم والدین دوست تو استا
بالکل جی ہلو آپ کا شاید پھر سے نیٹورک ایشو آ رہا ہے
ہیلو
جی جی جی آپ یہاں پہ تھے نا آپ وہ بول رہے تھے کے قرض واپس کرنا اور کسی کی مدد کا وعدہ نبھانا بھی وعدہ پورا کرنے کی مثالیں ہیں
تو بس اس فون کو بھی فون کو بیچ میں یہ پت نہیں کیا ہوتا ہے یہ آن ہوتا ہے وہاں بھی آف ہو جاتا ہے تو اس کی وجہ سے معاذرت چاہتی ہو مجید
وہ اصل میں فون کو تھوڑا سا کلک کرنا پڑتا ہے نا یا پھر فون پھر سے اوپن کرنا پڑتا ہے
جی جی ہاں تو ہاں تو دیا ہوا کام مکمل کرنا قرض واپس کرنا اور کسی کی مدد کا وعدہ نبھانا بھی وعدہ پورا کرنے کی مثالیں ہے چھوٹی باتوں میں ایمانداری کی بڑی ذمہ داریاں نبھانے کی بنیاد بنتی ہے جو لوگ اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے ان پر لوگوں کا بھروسہ کم ہو جاتا ہے ایسے افراد کی بات کو اہمیت نہیں دی جاتی اور ان کی شہرت بھی متاثر نہیں ہوتی اور ان کی شہرت بھی متاثر ہوتی ہے وعدہ وعدہ خلاف فی سے دوستی رشتوں اور معاشرے میں دوریاں پیدا ہوتی ہے اسی لیے ہمیں کبھی بھی ایسا وعدہ نہیں کرنا چاہیے جسے ہم پورا نہ کر سکیں اور طالبہ کی زندگی میں بھی وعدہ پورا کرنا بہت ضروری ہے اگر ایک طالب علم اپنے والدین سے محنت کا وعدہ کرے اپنے استاد سے وقت پر کام مکمل کرنے کا وعدہ کریں اور اپنے دوست کے ساتھ وقت وفاداری کا مظاہرہ کرے تو وہ کامیاب اور بعزت انسان بن سکتا ہے وعدہ نبھانا انسان میں ذمہ داری وقت کی پابندی اور ایمانداری پیدا کرتا ہے تو یہ کچھ الفاظ تھے میری طرف سے وعدے کے اوپر مجھے امید ہے کو پسند آیا ہوگا لیکن میں معذرت چاہتی ہوں بیچ میں بہت زیادہ ڈسٹربینس بھی ہوئی اس وجہ سے
جی آپ کا شکریہ آپ نے یہ اپنی الفاظ کہ اب میں میں بھی تھوڑا سا کہنا چاہوں گی اور تھوڑا سا اس کو اب کنکلوڈ بھی کرتے ہیں آج کے دور میں جب لوگ مش و مصروفیت کی وجہ سے اپنے وعدے بھول جاتے ہیں ہمیں اس صفت کو اپنی زندگی کا حصہ بنانا چاہیے وعدہ کرنے سے پہلے سوچ سمجھ کر فیصلہ کرنا اور پھر اسے ہر ممکن طریقے سے پورا کرنا ایک با اخلاق اور ذمہ داری شخص کی نشانی ہے آخر میں میں یہ کہا کہنا کہنا چاہوں گی کہ وعدہ پورا کرنا ایک عظیم انسانی اور اسلامی صفت ہے اس سے بھروسہ محبت اور اتحاد بڑھتا ہے ہمیں ہمیشہ سچائی اور ایمانداری کے ساتھ اپنے ہر وعدے وعدہ کو نبھانا چاہیے کیونکہ اسے اسی میں ہماری عزت کامیابی اور اللہ تعالی کی رضا ہے تو امید کرتی ہوں آپ کو آج ڈسکشن کافی پسند آیا ہو اور اچھا لگا ہو
بڑا پسند آیا لیکن بیچ میں تھوڑی سی پروابلم بھی ہوئی ڈسٹربینس بھی ہوئی اس کے لیے معذر چاہتی ہوں
جی کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں
جی اور شکریہ اپنا قیمتی وقت مجھے دینے کے لیے اور میری باتیں سننے کے لیے
میں نے آپ کو بولا تھا یہ تفصیل ہونے والا ہے تو اب ہم دوسرے موضوع کی طرف چلے
جی ضرور ضرور
تو دوسرا موضوع ہے تعلیم میں ٹیکنالوجی کا کردار آج کا دور سائنس اور ٹیکنالوجی کا دور ہے ٹیکنالوجی نے انسانی زندگی کا ہر شعبہ کو متاثر کیا ہے اور تعلیم بھی اسی سے متثنہ نہیں آ کمپیوٹر انٹرنیٹ اسمارٹ فونس اور ڈیجیٹل ٹولس نے تعلیم حاصل کرنے کے طریقوں کو بہت آسان تیز اور دلچسپ بنا دیا ہے اسی طرح اسی لیے تعلیم میں میں ٹیکنالوجی کا کردار بہت اہم ہو چکا ہے پرانے زمانے میں طلباء صرف کتابوں اور کلاس روم تک محدود ہوتے تھے آج ٹیکنالوجی کی مدد سے دنیا بھر کی معلومات چاند چند لمحوں میں حاصل کی جا سکتی ہے آن لائن کلاسز ڈیجیٹل لائبریریز ایجوکیشنل ویب سائٹس اور لرننگ ایپس نے تعلیم کو ہر شخص کے لئے زیادہ دستیاب بنا دیا ہے طلبا گھر بیٹھے بھی اپنی تعلیم جاری رکھ سکتے ہیں ٹیکنالوجی نے استادوں کے لیے بھی تعلیم دینا آسان بنا دیا ہے پروجیکٹ ٹس اسمارٹ فونس ویڈیوز اینڈ پزنٹیشن کی مدد سے ڈر کو زیادہ دلچسپ اور آسان بنایا جا سکتا ہے مشکل مضامین کو تصویروں چارٹس اور انینیمیشن کے ذریعے یہ بہتر انداز میں سمجھایا جا سکتا ہے ان سے طلبا کی دلچسپی بڑھتی ہے اور وہ بات کو سا جلدی سمجھ لیتے ہیں اب آگے کا میں آپ سے سننا چاہوں گی
جی ضرور ضرور تو ٹیکنالوجی طالبہ کی تحقیقی صلاحیتوں کو بھی فروغ دیتی ہے انٹرنیٹ کی مدد سے وہ تو ہاں انٹرنیٹ کی مدد سے وہ مختلف کتابوں ریسرچ آرٹکلز اور ایجوکیشنل ویڈیوز تک